لو ہلو ہاں ج وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیا حال چال
سب کی کھیریت سب کھیریت
سب چرےت میں سرب ایک میں ڈوکنا چاہیے ج بس
اوکے اوکے رک رہے ہیں صاحب
جناب بس ابھی ایکنٹ رکی میں نے ایک میں سے ڈال دینا جی اور سناؤ جناب کیا حال چال
س کیا اور کیا اللہ کی مہربانی سے سب کھی رہے ت
جناب آج تو کیسی گرمی پڑ رہی ہے ایک دم گڑبڑتی
ہوں ب گرمییا توسے بولنے س کپ اس میں لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں
کون پریشان کر رہے ہے جناب
ہاں کیا کیا بول رہی ہے
ناریل پڑ تھا ناریل
ہوں
ناریل پڑ تھاا ناریل
ہاں کھانے کے لیے
ہاں جو میں نے اٹھائی تو بولتی اس کو میرے کو دے دی اس لیے میںا پہلے اٹھا لیتی نا جو ہاں
س س س س اور بتاؤ جناب چائے وائی پی ل آپ نہیں ابھی کی
پورا نیڈی نیی بولی ہوگیا ل تو سمج ل نا ہاں چائے بائی پیک ہے فری ہو گیا
ج
ہم نے بھی بس ابھی جسٹ جی
آج آپ نے گجب کر دی
کیا
ہ ابھی تو پچ بجے آ کت پانی نہیں گئے کیا
بجے نبیوںئی س دوارے
ا منیش سے آ وہ
ارے وہ کہنا ایک آرڈر کیا تھا سامان کچھ آڈر کیا تھا جو سامان آ گیا تھا اس کو لینے آئے تھے جو یہیں رک رہے تھے اھی ساڑھے چار بجے آئے تھے
ا ہاں
ہوں ارے ایک سامان آڈر کیا تھا کچھ دن پہلے جو وہ سامان آیا تھا اس کی ڈلیوری لینے آئی تھی اھی یہاں پہ
ارے ڈلیوری دن آئیت کتماننٹتے نا
ہاں جو سامان آیا تھا وہ ساڑھے چار بجے آئے تھے جبک یہیں ہیں ابھی
چ ہ منا ہے جنا پھر سے لاپرواہی مت کرو آپ
ارے نہیں نہیں نہیں نہیں گ
ہر کام اپنی جگہ پڑھائی اپنی جگہ وہ والی بات ہے نا
لیے وہ منگائے تھے مطلب پروٹین ووٹس آتے نا وہ مطلب دودھ نہیں گلا کے کا تھے و تھا اں جو وہ منگائے تھے وہ آئے تھے جو ان کی ڈلیوری تھی ابھی وہ جناب آئی تھی ان سے لیا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو کہ جدھر جوگی من چائے وہی پی کے چلیں گے آدھے گھنٹے بعد پ رہیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے
ہ مانو چ
وہ نہیں تو جناب گرمی کافی تیز بڑنے لگی ا عمس بہت تیز پڑ
ہاں اب بھیس بارش ہوتے ہےمس کی دقت ہےس بہت
ہوں
سارے بھی دن کی دو بجے کولر بھی ہوا نہیں دے رہا تھا
تم بھی جناب بیےسیی اسی لگا لو ایسا کرونا
اتنے اتنے پیسے کا آئے گا رہ بیسی کی
ارے جی ب چار آئی ڈی اور بنا دین تین چار سم لیاؤ تم بھی بابو کے نام پہ تو پھر ہی ج من ہی مطلب
ت بھی ایک
اچھی بات ہے ہاں وہ بول رہے تھے کھانا وانا کانے کی بول رہے تھے
ہاں اور کیا بائی تو
اور نہیں تو کیا
کولر کی نہیں جیسے کولر کی اپن تھری اسپیڈ کرے نا تب ہوا دیتا ہے ہمارے زیادہ اگرپشٹ سیکنڈ ہی رکھتے ادھر بھی سیکنڈ ہی ہو رہی ہوگی
ماری تو کلرت باہار رکھاننا وے ہے
ہاں باہر رکھا ہے تبھی تو تو بڑے ھنڈا ہو جا ہے ہیں ہاں بڑھیا بڑھیا بڑیا شاندہ میں بول رہی نا گرمی کے ٹائم بھی تو روم ایک دم چڈی رہتا تھا پر ابھی جیسے بارش اسٹارٹ ہوتی تو مس رہ ت ن تو
ارے اس میں تو بھیھی کچھ بھی نہیں ہو جناب واپس کی تو پہچ جی مل
ہاں
اس میں تو ابھی ہے نا بھی مان کے چلو اے سی بھی پھیلے تھ نا اے سی میں بس نکل کے آ نا تو چپ چاپ چپا پ من ہوتی ہے فیل ہوتی ہے مطلب
ہاں وہی تو
اس موسم میں تو یہ مان کے چ اگست ہوتا ہے نا جو اگست اور جولائی اس میں تو جان باہر نکل آتی ہے مطلب وہ ادھر پڑتی یہ مہاراشر
وہی تو جناب اب کیا ہی کری
انشاء اللہگررمی نے تو گھر برسا رکھا ہے
وہی تو ہوں اللہ تالا کیا کر ہو
ہ ہمماری تو چ چھوٹیے مں گی پئے کی پارٹی جلدی
ابھی دن میں
ہاں ا کیا نام سے وہ کھانا تو پیٹ بھر کے کھاتا نہیں میرے لیے کچھ بنا تو اس سے میں نے سوجی کے میں نے کھمن کان بھی میں سوجی کی چیزیں نہیں کھاؤں تو پھر میں نے کہ پوئے نمکین چاول کی پوئے بنا دو
جناب پر ایک بار بتاؤں میں آپ کو کوئی بات نہیں جس یہ بھی بچے تھ ہم بھی بچے تھ جو ہم نے بھی یہ چیزیں ناکار کری تو پھر ہم نے مطلب آگے جا کے تھوڑی فیل ری کا کچھ چیزوں کی کمی رہ گئی اپنے پاس بھی
ہاں وہی تو صحیح یہ بھی ہمارےسح کچھ اب آج کی بات بتاؤں میں دو جیھ اس کے لیے بنڈی بنائی پرسنک اور دو چار بنڈی تھی تو جلد گئی وہ
نہیں نہیں جناب یہ چی ہوں کسی بھی روپ ل اس کے ایک دو ایک دیر رکھ دو نیچے گال بال کے پر اس کو کھلاؤ جناب کھانا سبزیاں جو بھی آئے نا ہیلدی کھانا جو بھی مطلب آپ بنا رہی ہو بولے بلے مسالے والے بلے پیاز وغیرہ بھی سب جاؤ کیونکہ اگر یہ کمی رہی نا ا اس بچپن میں تو بھی آگے جا کے بہت اپنا نقصان دیتی ہے شریر کے
وہی تو تبھی تو تبھی توبھی سب جن نہیں کھاتا توبھی کی عمر کیا ہے نا پیڑ درد کرتے دن میں رات میں پییر درد کر رہے ہیں کچھ کھائے گا نہیں تو پیڑ تو درد کریں گے ہی صحی
ہاں ہاں میں یہغل چز ہے جب میں تمہیں بتاا ہوں میں نے فیل کر رھی ہے چیز ابھی میں سمج میں کہیں جاتا ہوں نا تو پھر میں ان وتی میںڈل سکتا کی پھر وہ کیا کھات کیا نہیںکھات کہا نہیںا پ میں کے س سروو نہیں کر پاتا اس لیے میں آپ سے بول رہا ہوں جو بھی آئے نا وہ سب کھلانا سا کیونکہ بع میں بڑی دقت ہوتیھی پین جی
تو سب جمی نے بنائی دونوں نے کھائی اس کی بڑی امی جان نے یہ بنائی تھی ایک سب جی ادھر سے لے ایا وہ کیا نام ہے لے اتے ہیں نا وہ ا تو وہ وہ لے کے آیا تھا تو وہ بھی نکھا ہے تو پ پھر لاسٹ میں سوچ سے روٹی کھائی سوچ سے کیا ہوگا
نہیں نہیں نہیں جی جناب غلط بات ہے کوئی بات نہیں ابھی دیکو جسے ایک دن دی تھی دو دن دی تھی پر جناب آپ تو تھوا مطلب اس چیز پر ج وہ ہو جاؤ کیکہ آپ کو تو ا سمجھنا پڑے گی چیز ہے کیہ اب دیکو ناراض ہو تو وہ نہیں تو پر ہر کل کییز جیسیکھ بڈی نکھا رہا تو وہ ہلکیھنڈی اس کی تھالی میں رکھ دو گاسی بھنی بس آج کا ایک ک لگ اگے بار بنا دو تین گاس تیار اسے کھلنا سھو سیی جہ میں ٹھیک ہے نہیں تو پھر ابھی میں م میری بات میں تو آپ کی میری بات بتا رہا ہوں جب یہاں ہے تھا نا فسٹ بار مجھے کافی دقت ہوئی تھی سروائو کرنے کی لیے مطلب چانچی طرف وہ سب سبزیاں بناتی ہے میرے کو پسند آتی ہے دال کڑی نہا اس کے علاوہ آلو سبزی بڑھیا لگتی ہے مجھے اب یہ کیا نا یہ ایسی سبزیا ہیں کبھی کبھی تو ریگولر بن جی ہے کبھیبھی بنتی نہیں وہ اور سبزیا آ جاتی بیچ میں جو اس سے تھوڑا کافی دقت آ جی س م میں ت باہر کا بھی نہیں کا سکتے وہ دقت ہے اس لیے بول رہا ہوں جناب ابھی سے بتاؤ ان کو سکھاؤ جو بھی مطلب سلاد وغیرہ یہ سب کلا وہ بھی صح ان کو نہیں تو پھر بر نے بہت
کہاں میں بتاؤں ن اس کی کنڈیشن ہے اس نے ایک بار کٹوری میں دیکھ لی پسند نہیں آئے تو نہیں کھانی تو نہیں کھانی بول د ہیں نا نہیں کھانی
ارے یہ
ٹیسٹ ہی نہیں کرتا نا ہاں وہ ص یہ بھی کبھی کبھی کہ ابو جان ہے نا وہ پھر ہے نا جد کر لیتے کہ اس کو اس سے بول دیتے کہ ت وہ کھانانی ہے ہم کچھ نہیں جانتے اس سے یہ کھانانی ہے تو پھر رو رو کےدھے گھنٹے تک رو رو کے اس ختم کرتے پے گا
ہاں ہاں جو صحی ہے وہ رونے دو رونے دو اس میں پکی گا اس میں کیاھ مجبوط ہو رہے ہیں نا اس میں کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں
سے بھی آپ مطلب ہوٹل ووٹل بھی جاتے ہو شاہی پنیر یہ تو پسند کھا لیتے ہوں گے نہیں کھاتے صحی بات ہے ساحب پری یہ تو سبھی کھات تو
ہاں ایمان جو جو کچھ نہیں کہاتا وہ بھی کاتا ہے ان چیزوں کو
ہاں سج سےم بھی بھی گئے تھے نا وہاں کٹو شیام جی کے ادھر گھومنے تو اس ٹائم پہ جب میں نے تو فسٹ بارف ہے ای تھا شاہی پنیر
ہاں باہر نکلتی تو بھی کات چیزیں گھر پ تو ملتی بھی نہیں
صحی بول رہے ہو باہر نکلتی
گ پیر تو م پ
میری بھی ابھی چیکنگ مانگی چلو تھوڑی تھوڑی مطلب ایک تو مطلب آ ٹھ دس مہینے سے کھانے لگا ہو نہیں تو میں کدو نہیں کھاتا تھا پہلے کچھ نہی کہتا تھا اب کدو کا نہیں لگ گیا بھنڈی کا نہیں لگ گیا ہے نا مطلب لگ بھگ لگ بھگ تھوی بہت سبجی کھانی لگ گیا میں بھی دھیرے دھیرے ی درےماروں
پ جی خالی اخروں چ خانیانی
ا کرانی پڑتی ہے بھائی یہ چیز ہے کیونکہ اپ چے سب تب جاگے سرح چل پتا ہے اپ ایسے نہیں چل پتا نہیں توھر ایے پھر ا ہاتھ جوڑوں کا درتا آ رہا ہے کیا عمر ہے ان چیزوں کی
ہاں وہی تو کیا ہ مرے اب ہمارے یہ بچے اب میں نے سوچا تھا میں نے کہا اب چھٹیاں چل رہی گرمی کی سو بڑھیا کھائے گا پیے گا ہیلتھ بن جائے گی پر یہ کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں تو یہ تو بس چکر کھاتا رہتا ہے ادھر سے ادھر گرتا ہے ادھر سے ادھر گرتا ہے کچھ کھائے تو
ہاں ہی تو ہے ہی سید کیا ہے کر سکتے ہیں ان کا
ا ویسے رہتا ہے پھر آپ اب جیسے واپس جاؤ گے قطب خانا
ہوں ہ
ماں وہی تو کیونک ابھی تو پانچ ہی بجے
اب ایسے ہی نہا کہ جناب ہم صبح چل گئے تھے تو ہماری دقت نہیں رہتی
تو آج ڈیلیوری بوائے آ گیا تو آپ آ گئے پر جیسے سکس بجے تک تو مطلب رہا ہے کرو
ہاں صحی بات ہے وہ ہے صح بات ہے
وہ ادھر بھی پیسے لگ رہے آپ کے تو پھر وہ کرو نا ان کو یوز ملو نا پھر ویسےویل خدا حافظ